ہوگسا
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و ببرکاتہ بھائی جان آب ٹھیک ہو
ہاں میں بھائی جان ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو گھر میں ابو امی بھائی صب ٹھیک ہیں
ہاں بھائی جان گھر میں بھی سبھی ٹھیک ہے تو آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان میں میرے گھر میں سب ٹھیک ہے مجھے نا بین کی چاہادی تھی میں شاپنگ کے لیے اسی لیے میں فون نہیں اٹھا رہا تھا
چلے بھائی جان کوئی بات نہیں تو آج اچھی بات ہے آج آپ کو موقع ملا تو آپ نے میرے ساتھ بات کر لی تو چلیے نہیں یہ بھی آپ کے پہلے تو مجھے یہی پتاہ آپ کے گھر پہ آپ کے ابو جان امی جان بابا جان سب کیسے ہیں
سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے بھ جان
ہاں بھائی آج تو بہت سمے کے بعد بات ہوئی ہے آپ سے تو آپ نے کچھ کھانا وانا کھا لیا صبح اٹھتے وقت کہ آپ بھی پ ایسے ہی ہو
ہاں آج میں جلدی ہی اٹھ گیا میں نے کھانا بھی کایا آپ کتنے بجے اٹھ تھے اور آپ نے کچھ کھانا کھایا
ہاں بھائی جان میں بھی صبح سوے ہی اٹھا تو پہلے تو نہایا پھر جگنگ کے لے نکلا تھوڑی بہت ایکسرسائز بھی انسان کے لے بہت ہی مفید ہوتی ہے تو وہاں سے آیا تو میں نے پھر انڈے وغیرہ چنے ونے کھا لیے تو اب بیٹھا ہی ان تو میں نے سوچ سوچ ہی رہا تھا کہ آج کل ایسے ہی سوچ رہا تھا پت نہیں کیوں تعلیم کتنی ضروری ہو گئی ہے انسانوں کے لیے مطلب کہ اس اس کے بغیر آج تو دنیا میں چلنا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے نا بھائی جان
بالکل درست
تو با میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن ہوتی ہے نا تعلیم تعلیم کے بارے میں بات کرنے جا رہاطل کہ بات کرتا ہوں آپ سے تو تعلیم ہماری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے پیسہ گھر اور گاڑی ایک دن ختم ہو سک ہے لیکن جو علم انسان حاصل کرتا ہے نا وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے مطب کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ علم ایسی دولت ہے میرے بھائی جو کبھی چھوری نہیں مطلب کہ مطلب کہ چھوری نہیں ہوتی تو تعلیم صرف اسکول یا کالج ماں جانے کے کا نام نہیں ہے میرے بھائی تعلیم کا مطلب ہے نئی باتیں سیکھنا اچھی مطلب کہ آ مطلب کہ عادتی اپنانا اور صحیح اور غلط میں فرق سمجھنا ایک تعلیم یافتہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنی زندگی کے بہتر فیصلے کر سکتا کہ بچپن سے ہی تعلیم کی بنیاد رکھی جا جا رکھ سکتا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ ہمیں بولنا چلنا اور اچھی عادتیں سکھاتے ہیں تو پھر سکول میں استاد ہمیں کتاب علم کے ساتھ ساتھ اخلاق ال ادب ذمہ داری بھی سکھاتے ہیں تو اس لیے اس طرح بکہ ہمیں دھیرے دھیرے ایک بہتر انسان بنا بنتے ہیں ہے نا بھائی جان
بالکل درست فرمایا بھائی جان آپ نے بالکل درست میں بہت سہمت ہوں آپ یہ بات سے بھائی جان ا اسی طرح تعلیم ہر انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی چیزیں ہے مطلب یہ صرف پڑھنا لکھنا ہی نہیں سکھاتی بلکہ انسان کی سوچ کردار اور شخصیت کو بھی نکھارتی ہیں میرے بھائی جان بھائی جان مطلب تعلیم کی بدولت انسان صحیح اور غلط میں فارغ کرنا سکھاتا ہے اور اپنی زندگی کی بہتر فیصلے کرتا ہے بھائی جان مطلب مجھے لگتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تعلیم کا ہر فرد کا بنیادی حق ہے اور کسی بھی ملک کی ترقی کا اصل راز تعلیم ہی ہوتے ہیں بائیجان بان اگر ہم دیکھیں گے تعلیم انسان کو جو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی میں لے آتا ہے مطلب ایک ب بعلم انسان اپنے لیے بھی مفید ہوتا ہے اور اپ ن گھرو گھر والوں کے لیے معاشرے کے لیے اور ملک کے لیے بھی مطلب وہ مفید ہوتا ہے بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے تعلیم انسان کو خود اعتمادی ہمت اور ذمہ داری کا احساس دلاتے ہیں میرے بائی جان وجن جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ مشکل حالات کا سامنا بہتر طریقے سے کرتے ہیں اور کامیابی کی طرف قدم مطلب بڑھاتے ہیں بھائی جان
ہاں بھائی چان تو بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ کہ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ آج کے دور میں تعلیم کی اہمیت پہلے سےی بھی زیادہ بڑھ دی گئی ہے تو ہر فیلڈ میں تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر بننا ہو انجینئر بننا ہو ٹیچر ا بننا ہو یا پلیس آفسر وکیلیا بزنس مین کمپوٹر ایکسپرٹ بنناؤ تو ہر شخص کو کامیاب ہونے کے لئے تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے اور تعلیم کی ہی ضرورت پڑتی ہے تو تعلیم حانکہ انسان کی کے سوچنے کا طریقہ بدل دیتی ہے تعلیم یافتہ انسان افواہوں پر یقین نہیں کرتی وہ ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دوسرے کی عزت کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری بھی سمجھتا ہے تو ایک تعلیم یافتہ شکص صرف اپنا نہیں بلکہ اپنے گھر اور اپنے ملک کا نام بھی روشن کرتا ہے جب کسی ملک کے کہ زیادہ لوگ مطلب کہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں تو وہ ملک ترقی کرتا ہے وہاں روزگار کی نہیں موقعے پیدا ہوتے ہیں تو اور لوگوں کی زندگی بہتر ہوتی ہے میرے بھائی جان تو اگر کسی گھر میں مطلب کہ تعلیم نہ ہو تو وہاں مطلب کہ جہالت بڑھ جاتی ہے جہالت کی وجہ سے لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں اور اکثر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس لیے ہر ماں باپ کی ذمہ داری ملکن ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم ضرور دلائیں تو لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی تعلیم بھی ہمارا کہ بہت ہی ضروری ہے جب ایک لڑکی تعلیم یافتہ ہوتی ہے نا تو وہ صرف اپنی زندگی نہیں بلکہ اپنی پورے گھر کو بہتر بناتی ہے مطلب کہ ایک تعلیم یافتہ ماں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے اور انہیں بہتر مستقبل دیتی ہے بھائی جان ہے نا
بالکل درست فرما میں بہت سہمت ہوں بھائی جان آپ کی بات سے بچن اسی طرح اسی مطلب اسی طرح تعلیم انسان کی ایک اخق اور کردار کو بھی بہتر بنا رہی اگر ہم دیکھ کہ یہ ہمیں سچ بولنا ایمانداری محنت صبر برداشت اور دوسروں کا اعتماد کرنا سکھاتے ہیں م رواجان مطلب تعلیم یافتہ افراد امن محبت اور بھائی چارہ کو فروغ دیتا ہے اسی وجہ سے تعلیم یافتہ معاشرہ زیادہ پر اامن اور جو ترقی یافت ہوتا ہے میرے ب جان بھ جان اگر ہم دیکھیں گے طلبہ کے کے لیے تعلیم صرف امتحان پاس کرنے کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے بھائی مطب اگر ہم دیکھیں گے آج کل کے جو مطلب نوجوان ہیں وہ صرف اپنا امتحان پاس کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرتے اور اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نوکری وہ مطلب کل کو کوئی جاب کرے اچھی جاب لیکن اسی مطلب تعلیم صرف امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے ان جب انہ انہیں علم حاصل کرنے کے کا جذبہ رکھنا چاہیے کتابوں کا مطالعہ لائبریری کا استعمال اساتاتیذہ کا اتم احترام اور وقت کی پابندی کامیابی کی بنیادی عادتیں ہیں محنت اور لگن کے ساتھ حاصل کی گئی تعلیم انسان کو بلند مقام تک پہنچا سکتی ہیں بھائی جان
ہاں بھائی جان آپ نے بالکل بہت ہی اچھی بات ہی کی تو آج کل آن لائن تعلیم بھی بہت ہی مشہور ہے ہو گئی ہے میرے بھائی موبائل اور انٹرنیٹ کی مدد سے گھر بیٹھے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے لیکن ہمیں انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے میرے بھائی صرف ویڈیوز دیکھنے کے بجائے ہمیں تعلیمی ویڈیوز آن لائن کورسز اور علم والی چیزوں پر بھی وقت دینا چائےے اس سے کیا ہوتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ محنت بھی ضروری ہے تو صرف اسکول جانا کافی نہیں ہوتا میرے بھائی جان روزانہ پڑھنا ہوم ورک کرنا سوال پوچھنا اور دوبارہ مطلب کہ دوبارہ ا دوہرانا بھی ضروری ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس محنت کرتے ہیں نا اللہ ان کی محنت کا پھل ضرور دیتا ہے مطلب کہ کبھی دری لگتی ہے لیکن محنت کا فھل ضرور ایک نہ ایک دن ملتا ہے تو ہمارے استاد ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں ملبکہ استاد ہم صرف کتابی علم نہیں دیتے بھائی جان ملک بلک زندگی جینے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے استادوں کی عزت کرنی چاہیے تعلیم کے ساتھ اچھا اخلاق بھی ضرور بھائی تو اگر کسی کے کے پاس بہت علم ہو لیکن اس کا رویہ اچھا نہ ہو تو مطلب کہ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے اس لیے ہمیں سچ بولنا دوسروں کی مدد کرنا اور سب مل کے سب کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے تو آج کے کتھ سوڈٹس کو اپنا وقت بھی ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا چاہے موبائل گیمز اور سوشل میڈیا پر زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے روز تھوڑا وقت پڑھائی کے لے رکھنا چاہیے چھوٹی چھوٹی محنت ایک دن بڑی کامیابی بن جاتی یہ میری بھائی جان ہے نا
بالکل درست فرمایا بھائی جان بھ جان اسی طرح والدین کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے مطلب انہیں اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا چاہیے اور ان کی کیا حوصلہ افزائی کرنی چاہیے بھائی جان بھائی جان اسی طرح جو گھر والوں کے ساتھ ساتھ جو اساتذہ ہوتے ہیں ہے نا ہمارے اساتذہ کو چاہیے کہ وہ صرف در س کتابوں تک محدود نہ رہے بلکہ طلبا میں اچھی اخلاق جو مطلب اچھی اخلاق ہونی چاہیے طلبا میں تحقیقی سوچ اور خود اعتمادی بھی پیدا کرے مطلب ہمارے ملک میں ابھی بھی مطلب کہئی بچے وہ ہیں جو غربت بے اروزگاری اور سکولوں کی کمی کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر ننننپاتے ہیں یہ ایک ہ بڑا مسلہ ہےم بائی جار حکومت کو چاہے کہ زیادہ سکول اور کالج قائم کرے اچھے اساتذہ مطلب سکولوں میں لائف
ہاں بھجن تو اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی جان تو ہمیں کبھی بھی سیکھنا بند نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی تعلیم کی کوئی عمر نہیں ہوتی یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا مط کہ ہر دن کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو انسان س رہتا ہے نا وہ ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے تو آج دنیا بہت ہی تیزی سے بدل رہی ہے تو ہر روز نئی ٹیکنالوجی اور نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں اگر ہم مل تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ہم مط کہ پیچھے رہ جائیں گے اس لیے ہمیں وقت کے ساتھ چلنا اور نئی چیزیں سیکھتے رہنا چاہیں تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ تعلیم ہماری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہے میرے بچن تعلیم سے انسان کی سوچ بدلتی ہے اس کا مستقبل روشن ہوتا ہے اور اس کا کردار مضبوط بنتا ہے تو ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دینی چاہے بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ حالانکہ ہم سب کو یہ وعدہ کرنا چاہے کہ ہم دل لگا کر تعلیم حاصل کریں گی اپنے اس استادوں کی عزت کرنی چاہے ہمیں ماں باپ کا نام روشن کرنا چاہے اور اپنے ملک کیا بھی نام روشن کرنا چاہے اس طور سے ترقی کرنی چاہے تو بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا مجھے امید ہے کہ آگے بھی بات ہوئی ہوتی رہے گی تو تو آپ اپنا خیال رکھیے گا اپنی فیملی کا خیال رھیے گا اللہ حافظ میرے بھائی
اللہ حافظم